السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام بھائی جان ٹھیک ہو السلام علیکم
جی آپ ٹھیک ہو مطلب گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ بھائی بہن
ہاں ہاں جی شکر اللہ کا الحمد للہ ہم سبھی ٹھیک ہیں خیرت تو آفی اچ سےے ہیں آپ بتائیں آپ سبھی ٹھیک ہے اچھے سے ہیں
جی جی میں ٹھیک ہوں اس سے بھی ہم ٹھیک ہیں ابھی کیا کر رہے ہو آپ
جی بس ابھی آئے تھے اسکول سے تو ابھی باہر نکلے گھومنے تھوڑا ٹہل نہیں پائی ہاں بتائیں آپ کیا کر رہے جی
جی میں ابھی بیٹھا ہی ہوا تھا مطلب ابھی میرے سامنے ایک بندہ سگریٹ پی رہا تھا اور مجھ کو بالکل صحیح نہیں لگا مطلب جو یہ بڑے انسان ہیں ان کو ہمارے سامنے نہیں پینے چاہیے مطلب جو یہ مطلب یہ تمباکو نوشی ایک ایسی عادت ہے جو انسان کے جسم اور سماج کے اندر سب کو خراب
جی جی جی آپ نے صحیح آپ نے صحیح فرمایا تمباکو نوشی ایک بری عادت ہے جو آج کل کے معاشرے میں آپ کو پتہ ہی ہے زیادہ سے زیادہ پل رہیے تو یہ تو بہت ہی گندی بات ہے ہاں جی آپ نے بہت اچھی بات کروائی
جی اس سے کینسر کا خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے مطلب تمباکو میں نکوٹین مطلب جو تار رہتا ہے وہ ہمارے لنگز کے اندر پھنس جاتا ہے اور کاربن مناک سائڈ کافی زیادہ ہمارے لنگس کے اندر آ جاتا ہے جس سے مطلب ہم کو تھوڑا سا نمنس فیل ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی مطلب ہم جنت میں آ گئے ہیں
جی بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی اس سے تو مطلب لنگس میں کینسر ہوتا ہے اس سے تو بہت بیماریوں کا مطلب خطرہ ہے ہاں تو آپ نے بہت ہی بڑی بات کہی جی جی جی
جی
تو اس سے تو بہت نقصانات ہے آپ کو پتہ ہی ہے تمباکو نوشی سے آشور کے دور میں تو تو بہت لوگ جو ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں گٹکا کھاتے ہیں پان کرتے ہیں یا بہت نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں
جی جی آپ نے بالکل صحیح بات کہی مطلب جو یہ تمباک
یہ پہلے شوق میں ہی شروع کرتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے جب یہ شوق ان کی عادت بنچے بن جاتات ایک بری عادت بن جاتے تو پھر اس سے چھوڑنا پ لوگوں کو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے
جی آپ نے بالکل صحیح بات کہی مطلب اس سے پھر انسان کو دل کی بیماریاں مطلب یہ خون کی نلوں کو تھوڑا پتلا کر دیتا ہے مطلب جس سے بلڈ پریشر بھ جاتا اور ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کا خطرہ کافی زیادہ بڑ جاتا ہے اوپر سے مطلب اس کی جو سمسیا یہ ہے مطلب اس کے اس سے پھیفڑے انسان کے کمزور ہو جاتے ہیں جس سے ایزما اور سیو ڈیطلب جو کرونک ابسٹرٹو پللمنری ڈز ہے اس کا خطر کافی زیادہ بڑ جاتا جس سے سانس کی مطلب جو گمبھیر بیماریاں ہوتی ہیں وہی ہو جاتی ہیں
جی جی آپ نے اس سےی فرمایا اس سے مطلب نہس ہی ٹائٹ ہو جاتے اور سانس لی بھی بہت ٹککھٹ ہوتی ہے جس سے مطلب بہت انسان پھر بہت مشکلوں سے جوڑتے ہیں آج آپ کل دیکھیں اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہر چھوٹا بڑا اس میں مطلب اس گندے آدمی ہیں کو یہ پڑھ چکا ہے لیکن ان کو یہ پت نہیں وہ کوئی یہ انفارم بھی نہیں کرتا کہ ان کو مطلب جسم پہ مطلب کیا برے اثر پڑتے ہیں ان کے دل و دماغ ان کے گھر والوں پہ مطلب اس کی زندگی پہ اس کے کیا برا اثر پڑتا ہے لیکن جب یہ اثر دےے بہت ٹائم بعد دکھ جاتا ہے تو پھر وہ بندے وخت مطلب گزر کے پھر پچتاتے ہیں لیکن پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں تو ان کو چاہے کہ پہلے گندی عادت ان کو چھوڑ دیںا ب
جی یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات کہی آپ نے مطلب جو مطلب تمباکو نوشی صرف پینے والے کوئی نہیں بلکہ اس کے پاس بی موجود لوگوں کو بھی مطلب نقصان پہنچاتی ہے مطلب جب کوئی شخص انسان سگریٹ کا دھواں چھوڑتا ہے تو پاس بیٹھے گھر کس سدسیہ بچے یا دوست بھی مطلب اس دئے سے سانس کے ذریعے اندر لیتے ہیں مطلب اس سے انہیں بھی دل کی دل اور سیبڑوں کی بیماری ہونے کا کافی خطرہ بڑھ جاتا ہے مطلب تمباکو م موجود نکوٹین ایک بہت بے حد نشہ آور مطلب چیز مطلب نکوٹین جو اس کو کہتے ہیں مطلب مطلب شروعات میں لوگ اس جیسے کہ آپ نے کہا شروعات میں لوگ اس کو شوق ہے اسٹریس کم کرنے کے لیے پیتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے مطلب دماغ اس کا آدی ہو جا ہے جس سے نکوٹینک ریسپٹ مطلب انسان کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے مطلب اس کے بنا انسان بیٹی چین چڑچڑاؤ اور مطلب تھوڑا انینزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے
جی جی تو سب سے پہ اس کے تو بہت ہی نقصانات ہیں آپ نے جیسے بولا تو سب سے پہلا نقصان جو تمباکو نوشی کا ہے جناب تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ فھیفوں کو پہنچتا ہے جس سے انسان کو پھر بہت مطلب سانس لینے کی تکلیف ہوتی ہے اور اس کو لگاتار کھانسی اور جو پ باقی پ ککڑوں کی بیماری ہے وہ ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ منہ اور گلا جو ہے ان کا اور جو پھیپھڑوں میں ہے وہ کینسر کا وہ کا خ جو ہے آج کل وہ بہت ہی بڑھ جاتا ہے تو دوسرا نقصان جو ہے اس کا وہ دل پہ ہوتا ہے تمباکو کی وجہ سے جو بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھتا ہے انسان جو ہے وہ جلدی تھکنے لگتا ہے اور جو اس کی فزیکل فٹنس ہے وہ بھی کم ہونے لگتی ہے نا جی
جی بہت ہی اچھی بات کہی ہے آپ نے مطلب تمباکو نوشی سے انسان صرف مطلب کو نہ صرف بیمار ہی کرتا ہے بلکہ مطلب وہ اس کو کمزور بھی کر دیتا ہے مطلب ایک عام انسان اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ مطلب روزانہ تمباکو خریدنے میں برباد کر دیتا ہے بعد میں اسے ہونے والی گمبھیر بیماریوں کے علاج میں خرچہ کر دیتا ہے مطلب اور پریوار پورا پریشان رہتا ہے ہم نے لون لیا تو کب لیا
ہاں جی بالکل بالکل آپ نے صحیح بات کہی تو اس کے تو جیسے میں آپ کو بہت ہی نقصانات اس کے بتا رہا تھا تو اس کی وجہ سے جو آپ کو پتہ ہے جو تمباکو نوشیا ہے اس سے مطلب جو انسان کا جو مین پاور اور جو اس کے پیسے ہو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں روز انسان اگر دیکھے تو تھوڑے تھوڑے پ پیسے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور مہینے سال میں جو یہ رقم جب جمع ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی رقم بن جاتی ہے اگر وہ وہی پیسے جو گندے کامں میں نشو میں سگریٹوں میں تمباکو میں اور جو یہ گھٹکا وٹکا اس میں اگر وہ سرف کرتے ہیں تو اگر ہم اس چ پیسوں کو اگر جمع کرے تو کسی غریب کی مدد کرے یا صحت کی مطلب اسے مطلب صحت کی ضرورت پوری کریں یا گھر کی مطلب جو ذمہ دارییاں وہ پوری کریں تو اس سے تو ایک تو فائدہ ہوگا اوپر سے دل کو سکون ملے گا لیکن آج کل کے انسان آج کل کے لوگ اس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے وہ تو صرف نشوں میں لگ رہ یں گندے کاموں اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں نا جی
ج جی آپ نے بالکل صحیح بات کہی مطلب اس کے لگاتار استعمال سے انسان کے دانت پیلے اور کالے بھی ہو سکتے ہیں مطلب منہ سے بدبو آنے لگتی ہے اور مطلب چہرے پہ عمر سے پہلے جڑیاں پڑنے لگتی ہیں مطلب سماج میں بھی جو تمباکو نوشی کرنے والے ہوتے ہیں مطلب خاص کر بچوں اور پرائیویٹ پریوار کے سامنے اچھی نہیں لگتی مطلب تمباکو نوشی کرنا اور مطلب پتاہ ہے آپ کو پتہ ہے اس کے مطلب فائدے جب انسان چھوڑ مطلب بیس منٹ میں انسان کا بلڈ پرریشر مطلب نارمل ہو جاتا ہے بارہ گھنٹے میں خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول کم ہو جاتی ہے اور ایک سے نو مہینے میں کھانسی اور سانس پھولنے جیسی مطلب پرابلمس بھی کم ہو جاتی ہے مطلب ایک سال کے اندر دل کی بیماری کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے آدھا ہو جاتا ہے بالکل
جی جی تو آپ نے فرمایا اس سے مطلب فائدہ ہے دیکھیے اگر انسان اس چیز میں پہلے ہی ملوث نہ ہو تو اس کو پھر یہ بیماریاں جب حملہ ہی نہیں کریں گی اٹیک نہیں کریں گی تو وہ اس سے تو وہ تو ٹھیک ٹھاک رہے گا لیکن جو ابھی اس نشو میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کو فائدہ ہے اگر وہ چھوڑے دیکھیے کہ وہی آپ نے جو فرمایا اس کو پھر بلڈ پریشر وہ نارمل ہوتا ہے اور جو باقی چیزیں ہیں وہ وہ نارمل ہونے لگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انسان مطلب یہ اتنی بری عادت بھی نہیں ہے اگر انسان چاہے تو اس کو اور اپنے دماغ و ذہن سے اس کو دماغ سے نکالے ذہن سے نکالے اور ایسے بری عادت سمجھے تو وہ آسانی سے ان گندے کاموں سے یہ وہ چھوڑ سکتا ہے نا جی اور کہیں نہ کہیں اور کہیں نہ کہیں جو یہ حکومت ہے ہمارے قانن ہے اس کو بھی چاہے آپ اگر دیکھیں تو آج کل کے ماحول میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں جیسے نشے وشی چھوٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ میرے س ایک چھوٹا بچہ گزر رہا تھا تو وہ سگریٹ گر رہا تھا تو کہیں نہ کہیں قانون کو اس پہ ایک اچھا سا قدم اٹھانا چاہیے ان چیزوں پہ پابندی لگانی چاہیے جو یہ ب بچے ہیں جو بوھ ہیں ان پہ مطلب اس کو پابندی لگانی چاہیے اور جرمانہ کرنا چاہیے ہے نا جی
بالک صحیحات کہی مطلب گورنمنٹ کو چاہیے پہلے تو مائنرس کے لیے سگریٹ مطلب یہ سب تمباکو کی چیزیں بیان کر رہے ہیں اور دوسری چیز اس کو کرنی چاہیے مطلب گور اور دوسری چیز گورنمنٹ کو یہ کرنی چاہیے تمباکو کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں ان کا پرنٹ چینج کر دے اور اس کے پرنٹ پہ تمباکو کاز کینسر کی جگہ لکھ دے تم تمباکو سے انسان نپنسک بن جات جس کی وجہ سے آدے تو چھوڑ ہی دیں گے کیونکہ نامرد کوئی نہیں بننا چاہتا
ہاں جی بالکل صحیح کہا لیکن جن کو تو یہ لت لگی ہوتی ہے وہ تو مجھے نہیں لگتا ٹرس سے مس نہیں ہوتے
نہیں جیسے ب مطلب جیسے وہ سویںے مطلب تمباکو سے انس نپنسک ہو جا ہے ان کو خوداکل آ جائے گی ان کے گھر میں بی بچے ہیں
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا تو کہیں نہ کہیں یہ کچھ کام کر سکتا ہے لیکن اگر آپ دیکھے تو سگریٹ کی ڈبی پہ جو وہ فوٹو ٹائپ کا کچھ لکھا ہو وہ بنایا گیا ہوتا ہے تو کہیں نہ اگر انسان اس کو بھی دیکھے تو اس سے بھی مطلب انسان کو عبرت حاصل ہو سکتی ہے لیکن
مطلب یہ ایک چیز ہے نا مطلب جس کا وہ فوٹو لگا ہوا ہے تمباکو کے ڈبی پہ اس کے بعس دوسرا ملا ہی نہیں جس کا فوٹو کھینچا جا سکے یہ آپ کو پتتا ہے مطلب لمباکو سے اگر ہم یہ دیکھیں مطلب کتنے نپنسک بن چکے اگر ان کا فوٹو لگائے تو کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں
جی صحیح کہا آپ نے تو یہ بہت ہی بڑھیا بات تھی لیکن ا اس پہ اس کی طرح مطلب اگر انسان کو بھی مطلب خود کو دھیان دینا چاہیے ان سے گندی عادتوں سے چھٹکارا دین پانا چاہیے اور حکومت گورنمنٹ کو بھی ہمارے قانون کو بھی مطلب ملب ایسا کچھ رول کرنا اختیار کرنا چاہیے جن سے یہ مطلب یہ مطلب چیزیں ہیں وہ کم ہوتی جائیں بڑو تو بڑے تو اس میں ملوث ہو ہی گئے ہیں ان کی تو اب بات ہی چو لیکن جو یہ نئی جنریشن میں نئے یتے ہے آنے والی نسل ہے تو ان کو ہم اس گندے کاموں سے بچائے بری عادتوں سے بچائے تو اس کے لیے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں
جی میں آپ کو اینڈ میں بس یہی کہنا چاہوں گا مطلب تمباکو نوشی ایک دھیما زہر ہے اس کی عادت کو چھوڑنے مطلب چھوڑنے کے لیے انسان کو ایک طاقتور ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے مطلب مضبوط ارادے ہونے چاہیے اس بندے کے اور مطلب ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر یا ریپلیسمنٹ تھراپی این آر ٹی کی مدد ہی جا سکے م این آر ٹی کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہوا مطلب تمباکو سے دور رہنا ایک مطلب سوچھ اور کشل زندگی کی شروعات ہوگی
صحیحی آپ نے بہت صحیح بات فرمائی آپ نے مجھے بہت اچھی جانکاری دی تو میں اگر میں بھی اس عادت میں کبھی کچھ ملو وس رہا ہوں گا تو پہلے میں خود پہ ہی دھیان دوں گا اس عادت سے مطلب عادت سے اپنے آپ کو چھٹکارا دینا ہما آپ سے جناب بات کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا مجھے آپ نے مجھے بہت ہی جانکاری دی خدا حافظ
مطلب جیسے کہ مطلب انسان جو ہوتا ہے اس کو نپنسک بننا بالکل پسند نہیں ہوتا ہے کوول بننے کے لیے وہ نپنسک نہیں بن جائے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈبیو پہ یہی لگا دے
جی جی تو
جی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مطلب اللہ حافظ